ہاں وعلیکم السلام بھائی آ
اب تو یہ سب خھرییے تھے
ہاں سب خریےت آپ بتائیے
ہاں ہاںاں بھی سب کھ تھے بتائیے نا کھانا وانا کا لیے
چلیے کیا کیا کھائے ہیں
آج چکن کھائے ہیں چاول
چلیے اچھی بات ہے اور بتے نا کہ ابھی مطلب کیا کر رہے ہیں
کچھ نہیں بس سوچ رہے تھے آپ سے تھوڑا بات کر لیں
اچھی بات ہے آپ بتائیے نا وہاں کا موسم کیسا ہے
یہاں کا موسم تھوڑا گرمی ہے تھوڑا ٹھنڈی بھی ہے کیونکہ کل بارش ہوا تھا شام کو
صحیح کہہ رہے ہیں بارش تو ب رہی نا بارش مطلب آئی تھی تو بجلی بھی کٹی تھی تو ہمارے یہاں تو بہت دیر تک بجلی کٹی تھی آپ کے یہاں کتنے دیر تک کٹی تھی
یہاں پہ بھی بھائی جان بہت ایسا کرتی تھے لیکن خیر بعد میں ہے بعد میں آئی گیا
چلیے اور کہت نا پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے
ہیلو
سب ٹھیک چل رہی ہے بھیا آپ بتائیے آپ کی پڑھائی لکھائی کیسیے چل رہی ہے
ہاں ہمارا بھی سب خے سے چل رہا ہے ویسے اب کس ککشا میں پڑھتے ہیں بھ جان
رہی جان ہم تو ابھی نوویں ککا میں پڑھتے ہیں
چلیے اچھی بات ہے مطلب آپ کو سب سے اچھا کون سا وشے لگتا ہے پھنا
سب سے اچھا وشے تو ہم کو ہندی لگتا ہے
چلیے ہمیں بھی ہندی پڑھنا کافی اچھا لگتا ہے اس میں کیا جو ہوتا ہے نا کہانیاں کافی اچھی لگتی ہے اور جو اتہاس کا ہوتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے اتہاس کے بارے میں بورننا آچ جو پاانی پرانی جانکاریاں جو ہوتا ہے اس کے کے بارے میں جاننا کافی اچھا لگتا ہے
جی بھائی جان صحیح بولے ہم کو بھی بہت اچھا لگتا ہے ایتہاسک چیز ہے جاننے کا
چیزیں جاننا مطلب کافی مطلب اتساہ رہتا ہے نا اندر سے کافی مطلب اچھا لگتا ہے س اور بتائیے نا مطلب آپ سائیکل موٹر سائیکل سب چلا لیتے ہیں
ہاں بھائی ہم چلا لیتے ہیں آپ بتائی یار چلا رہتے ہیں
تے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ چار چکر چلانے کے لیے وہ بھی سیکھنے سیکھنے کے لیے سوچ رہے ہیں
اچھا ہم بھی سوچ رہے تھے سیک نہیںے
چلیے اور بتائیے نا مطلب کوئی آپ کو کہیں گھومنے جانا ہے کہ نہیں آپ کو
سوچ رہے ہیں کہیں جانے کے لیے
بس کہاں جانے کے لیے سوچ رہے ہیں
سوچ رہے اس بار کشمیر جانے کے لیے
ہمیں بھی لینے چلیے گا
ضرور بھ جان ساتھ میں چلیے
چلیے ٹھیک ہے آپ بتائیے نا مطلب آپ کو مطلب پھر اس سمے میں کیا کیا کرتے ہیں بھائی جان آپ خالی سمئے میں
خالی سمے میں کیا ہی کرے پڑھائی ہوتا ہے بس ورنہ گھومنا پھرنا پہنچ چلانا بس
ہمیں تو فری سمے میں مطلب فری سمے ہوتا ہے تو کہیں کہیں ٹہلنے نکل جاتے ہیں یا کوئی لوڈو یا چیس کھیلنے لگتے ہیں یا کیرم ورنہ نہ تو وہی تھوڑا فری فائر کھیل لیتے ہیں اور بتائیے آپ کو
کھیلتے پائی جاانا
چلیے ہم بھی کھیلتے ہیں ایسے آپ کو کتنا لیبول ہے بھ جن
بھائی جان ہمارا تو سینتالیس ہے
چلیے ہمارا مطلب بہت ہے پینسٹ سھیاسٹ لیبول ہو گیا ہماراری ہم کافی وولڈ پلیئر مطلب پرانے کھلاڑی ہیں نا چار سال ہو گیا ہمارا گیم کھیلتے ہوئے اور بتائیے نا آپ کے امی ابو جان سب لوگ کھیلے تھے
سوک
تو آ تو بک آج تو بک ف تھا تو آپ کے گھر پ کیا کیا ب بنی ہوگی بھائی جن
بھائی جان ہمارے گھر پہ تو آج سیو ہی بنی تھی
چلیے ہمارے گھر پہ تو ایسے سیوئیاں بنی تھی کھیر بنی تھی پوی بنی تھی سبزی بنی تھی اور کیا کہتے ہے کھسی بنی تھی ک چکن مٹن بنی تھی پنیر بنی تھی اور یہی سب بنی تھی اور تین
ہماری گھرد بھی ہے
اور بت مطلب آپ کو م مطلب شہر گھومنے شہر میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے موتیہاری میں
شہر میں تو ہم کو سب سے جو موتہاری لگتا ہے
چلی ویسے تو ہمیں تو سب سے اچھا وہاں کا جو ہوتا ہے نا چارکا پارک اور ستیاگرہ پارک وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے کافی فیمس بھی ہے وہ اور ایک ہوتا ہے نا نرگا پارک وہ تو مطلب اس میں کافی م ماتما گاندھی کے بارے میں بتایا گیا ہے
جی بھائی جن ہم اس میں ہاں اس میں بھی بہت گھومے ہیں بہت ادھر جانکاری بتایا گیا ہے
ہاں انداز جات جاتے ہیں نا تو اس میں کافی جانکاری دیا گیا ہے مہاتما گاندھی کے بارے میں الگ الگ طرح کا
جی بھائی جان صح بول رہے
ا بائی ن مطلب آپ کے گھر پہ ٹی وی وبی لگا ہے بھائی جان
ہاں ٹی وی تو لگا ہو گیا بھائی جان
چلیے ویس کون ایسے آپ کو ٹی وی میں سب سے اچھا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں کارٹون یا مطلب فلم وغیرہ یا کچھ
سب سب دیکھ لیتے ہیں مطلب جب من کیا جاؤ کبھی کارٹون بھی من کرتا ہے دیکھنے کا ہاں
پتے ہی نا مطلب امی جان اس بار آم کا سیزن چل رہا تھا چار و چار لگائیے کہ نہیں
لڑائی ہے بھائی جان لگائی ہے آم کا اور نیمبو کا بھی اور ہمارے یہاں آد اس کا بھی لگتا ہے اس کا بھی لگا ہے
چلیے اچھی بات ہے اور بتائیے نا مطلب آپ ادھر مطلب بغیچے میں اپنے جاتے ہیں کہ نہیں گھومنے
جاتے ہیں بھائی جان دن میں ڈیلی جاتے ہیں
ہاں جانا چاہیے مطلب بغیچے میں جانے سے مطلب یہ تازہ تازہ کھلی ہوا ملتی ہے کافی اچھا لگتا ہے وہاں پہ نہیں اپنے آم کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور ویسے آپ کانچ یا آم تو کھائے ہوں گے مطلب کافی اچھا لگتا ہے کھٹا
ہاں سر بول ہم کو بھی اچھا لگتا ہے
اچھا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دالما جرد کسم ہو گیا بیجو
زیادہ ہم زیادہ ہم کو کس اچھا لگتا ہے
اچھا لگتا ہے ہلکا اور سواد میں بھی وہ کافی اچھا لگتا ہے وہ اور بتائیے نا کھانا وانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں
کھانا سب بنا لیتے ہیں
ویسے مطلب ا کیسے مطلب کون کون سا مطلب بنانا چاہ کھانا میں کیا کیا
سب بنالتے ہیں جیسے کہ دال چاول روٹی بنالتے ہیں
چلیے اچھی بات ہے ہم تو ہم تو ہر چیز بناتے ہیں چاول دال سبزی ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں چکن مٹن یہی سب بنا ہی لیتے ہیں آملیٹ انانڈا ونڈا اور مچھلی وچھلی ہر چیز بنا لیتے ہیں اچھا بتائیے نا لیپ ٹاپ آپ کو آتا ہے چلا
نہیں بھائی جان ہم کو تو اتنا نہیں آتا ہے
ہاں ہمیں ہمیں کافی اچھی طرح آتی ہے آئیے گا ہمارا لیپ ٹاپ چلئیے گا مطلب سیکھ لیجے گا
ضرور بھائی جان
جی اور بتائیے نا مطلب اھی کچھ بارش وارش ہوا ہے تو پودے وودے لگائے کہ نہیں
جی میں نے لگائے تو ہے
بھائی دوسرے سے تھوڑا ٹیک ٹیک کر کر آواز آ رہا ہے بعد میں وہ کیجے گا بات کر لیجے پہلے
ٹھیک ہے
اور بتایے نا آپ دیکھے ہیں کہ دروازے پر کافی کوتے رہتے ہیں اس کو مار کے کان بھگاتے ہیں
کیا کرے بھائی جان سبھی جانور ہی ہے
ہاں بھائی جان وہ بھی سب جان اسے تھوڑی نہا پتا مطلب کھے کے لیے پیسہ لگتا ہے نا تو وہ سب بھی کما لیتا نا
نہیں تو اب اس کو بولنے سے تھوڑے کوئی فائدہ ہوگا مطلب وہ سب وہ سب بولتا ہے تو وہ سب کو تھوڑے پتہ ہے کہ سب ایسے بول گا تو ہم لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا ہم لوگ کیا سمھیں گے
ہوں صحی کہ رہے ہیں ویسے آپ مطلب پکشی تو پسند ہوگا ہی مطلب آپ کو یونورسڑی میں کون سا زیادہ کون سی چیز پسند ہے
ہم کو تو ساہ پکشی اچھے لگتے ہیں
جیسے کہ ہمیں تو کافی طوطا مین یہی سب اچھا لگتا
ہاں ہاں کو یہی سب تو تھا میں نہ کبو پرر
کبوتر صحیح کہ کبوتر بھی کافی اچھا لگتا ہے ہم اور مطلب یہ نا مطلب جانور میں سب سے اچھا کون سا مطلب لگتا ہے لومڑی شیر ہاتھی کون سا کچھ کون سا جانور مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے
جانور میں
ہاں
جانور تو سب ٹھیک ہی ہے سب صحی لگتا ہے
چلیے اچیح بات ہے ہمیں تو مت کافی اچھا لگتا ہے اور بتائیے نا مطلب پھل تو کھاتے ہی ہوں گے تو پھل میں آپ کو سب سے اچھا کون سا پھل لگتا ہے کیلا سیب سنترا س تو ہاں ہمیں بھی سب سے اچھا لگتا ہے سو اور بتے نا مطلب پودے وودے کون کون سے لگائے ہیں اس نام میں ہم بتائیے
پودے تو ایسے بہت لگا ہے جیسے کہ آم کا لچی کا کٹہل کا جلیبی کا بہت چیز کا
چلیے اچھی بات ہے جیسے آپ شہر میں آتے ہیں کہ گاؤں میں بھائی جان
ہم تو گاؤں میں ہی رہتے ہیں ب
ج ج اچھی بات ہے ویسے اب کھانا وانا وہی بنا لیتے ہیں برتن تون مانچتے ہیں ہاں تو کپڑے کپڑے وپڑے دھوتے ہوں گے
سبولتے رہ ج
کپڑے تو ہم بھی دھوتے ہیں بھائی جن سب چیز تو ہم بھی کر ہی لیتے ہیں کرنا بھی چاہیے خود سے نہیں بھائی جان دھیرے دھیرے کرے گا تو مطلب اچھا رہے گا اب تک ہاں ہاں اچھا کہئی اکیلا بھی جائیے گا تو مطلب کسی کے سہارے نہیں رہنا پڑے گا کچھ سے کر لیجیے گا نہیں
صی بولے ہیں
بھائی جن آپ سے باتیں کر کر کافی اچھے لگی ہماری طرف سے اپنے امی ابو کو اور سلام کہیے گا
جی بھائی جان ضرور گائیں گے اللہ حافظ